ہلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم کیسے ہو
میں بڑیا آپشن ہ آپسو
بس بڑھیا اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہے
اور اور بتائیے کیااز
کھانا وغیرہ کھا لیا آپ نے
ہاں کھانا وانا کھاتے ہوئےھے ہیں
اچھا بس ہم بھی لیٹے ہوئے تھے میں تو تھوڑے سے
ہاں اچھا
ہاں میں نے کیا چلو تھوڑا سا ہچ گانے وغیرہ سن لیتے ہیں
ہاں شکسا ٹم پاس و
ہاں ارے جب تھوڑا سا ماحول موڈ تھوڑا فریش نہیں ہوتا نا تو پھر گانے سنو تھوڑا س تازگی سی ہو جاتی ہے
ہاں سی کہری و
ہاں کیونکہ دیکھو نا اب یہ جو میوزک وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے موڈ پہ ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں
ہاں
جیسا ماحول ہوتا اس حساب سے ہی گانے سنے جاتے ہیں تو تھوڑا سا نا باڈی میں ردم آ جاتا
اچھا ہاں چو
اور ماشاء اللہ سے پرانے گانوں کی تو پھر بات ہی الگ ہے
ہاں ہوں
جاں جے میں تو پرانے گانا زیادہ س سننا پسند کرتی ہ ایک ہی گانے کو اتنی بار ریپیٹ کر کر کے کیوںکہ ان گانوں میں لے ان سب چیزوں کا نا میننگ ہے ایک ایک اس میں مائنا بتایا گیا ہے کہ اس گانے کا معائنا یہی ہے آج کل کے جو گان نا وہ ایک ایک دو دو منٹ کے ہوتے ہیں
ہوں
جیسے ہی ہمارا سلو بنتا ہے ویسے ہی گانے ختم ہو جاتے ہیں تو کچھ پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ میوزک ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں
ہوں سی گ آپ
ہے ن
ہاں
اور ماشاء اللہ سے جو بات ہے کبھی اگر جیسے ہم پرانے گانے سنتے ہیں تو وہ پرانے گانوں کو سننے کے بعد نا بہت تازگی سی محسوس ہوتی ہے اپنے پرانے دن یاد آات کہ ہاں ایسے تھا ایسے ہاں ایسے تھا مطلب چیزیں ریلیٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے
اور اب کیا ہوتا ہے اب بھانگڑے والے مطلب اللٹے سیھے اس کا کچھ مین ہی نہیں ہے کچھ پتاہ ہی نہیں چلتا
کی گانوں کا بھی اپنا ایک مطلب ہوتا ہے تبھی اسے سننے میں مزہ آتا ہے
ہاں خوگلہ
ہے نا اور جیسے اگر ہمیں موٹی موٹیویشنل گانے سننے ہوں یا پھر کبھی کبھی ہم سویرے واک پہ جا رہے ہیں سیر کرنے اور جب ہم گانے سنتے تو ایک الگ ہی طاقت سےیاگت تی ہے نا تو جوش سا رہتا ہے کہ ہاں ٹھیک کہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ایسے ہی اگر جیسے ہم پڑھائی کر رہے ہیں کچھ علم کی باتیں باتیں کر رہے ہیں اس میں ہم تھوڑے سے کوئی ایسا گانا سنتے ہیں جس میں ہمیں موٹیویشن ملتا ہے تو دل کرتا ہے ہاں ہم پڑھائے نہیں جڑیں گے اس میں تھٹ آتے اچھے اچھے
ہاں صحیح کہہ رہے ہو اپ
گانے کا بھی ایک اپنا ہی افیکٹ ہے وہ جیسا ہمارا ماحول ہوگاا نا ویسے ہی ہم پیسہ ڈالتا ہے
ہاں
اور آج کل تو جب سے یہ آئی آیا نا تب سے جو بھی ہمارے دل میں دماغ میں جو بھی چل رہا ہوتا ہے نا اتنا تو ہمارے گھر والے بھی کیش نہیں کر پائیں گے جتنی جلدی وہ کیچ کر لیتا ہمارے موڈس
ہاں سحی کہ رہے آپ
ہاں اسے پتا چل جاتا ہے کہ کہ ہم اپ سڈ ہیں ہم خوش ہے یا پھر ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہے یا سائلینٹ جانا ہے مطلب ماشاء اللہ سے جو بات بہت ساری چیزیں ایسی تبدیلی میں آ رہی ہیں بدل رہی ہیں دن ب دن یہ کچھ نہ کچھ ہاں چینجز ہوتا جا رہا ہے اور اس اس سے ہمارے لیے ہی فائدہ ہے
ہاں سح گ رہ سی گری
کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے نا وہ ہر چیزوں کو ایسے مطلب آسان کرتے جا رہے ہیں بہت زیادہ پہلے لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا لوگوں کے بارے میں جاننا
ہاں
آج کل تو فون ہی ہمیں پورا جان لیتا ہے ذرا سا ہمارا موڈ خراب ہوا ابھی پورے پورے ان اسٹافے کابھی بھی دیکھو یا پھر یوٹیوبہ وہ بہت جلدی میں کیاش فرگ تھاا
ہاں ہ مونٹ کے حساب سے ہی ریلس آنے لگتی ہیں
ہاں موڈ کے حساب سے پھر اس پہ ریس آنے لگتے یہ تھوٹس سارے لگ موٹیویشنل سانگ آے لگتے ہیں ہے نا
ہاں
اور سنائیے آپ کو کیسے گانے سننا پسند ہے پرانے گانے یا نئے گانے
ہ مجھے تو پرانے گانے زیادہ اچھے لگتے ہیں میں پرانے گانے زیادہ سنتی ہوں
ہاں پرانے گانے میں نا ایک اپنا ہی ہی مزہ آ ہے بہت زیادہ آنند آتا ہے اس کو سن سن کے نا ایسا لگتا ہے ہاں زندگی میں کچھ ہے ہوں اور پھر جو باتیں اس گانوں میں نا ایسا نہیں ہے کہ وہ بس ہم سنے جا رہے ہیں ان کا ایک ایک الفاظ ایک ایک ایک ایک میننگ س ہمیں وہ مطلب کچھ نہ کچھ نا نالج دیتا رہتا ہے بتاتا رہتا ہے کہ ہاں ایسے ہے ایسے ہر چیز کا ایک مطلب ہے ان میں
ہاں
اور اب جو یہ گانے آ رہے ہیں ہنی سنگ ونی سنگ وغیرہ کے تو ان کے گانوں کا کوئی میننگ ہی نہیں ہے کیا
ہاں سر جارا
ہ یہ پرانے ہییروگ ہو گیا لتا منگیشکر ہو گیا
ہاں
پ ہییروئن ہو گئے دو تین پران ہییرو ہو گئے وغیرہ ہو گئے ان کے گانے وہاںق بہت دم دار ہوتے ہیں
ہوں صیحال
دیکھو جو بھی گانے بن رہے ہیں نا انہیں کو کر کے کاپی بنائے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس خود کا کچھ کنٹینٹ ہے ہی نہیں وہ آواز نہیں ہے وہ فلو نہیں ہے وہ جوش نہیں کیونکہ گانوں کو فیل کرنے کے لیے بھی گانا گانے کے لیے بھی اس کے اندر گھسنا پڑتا ہے ہمیں
ہاں سری
ہم اس کے اندر کھوئیں گے نہیں نا ہمارے اندر جنون پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ فلو بنے گئے ہی نہیں
ہ ہ سر کہ
اور آج کل لوگ کیا کرتے ہیں بس نارملی مائ کو اٹھایا ہوں ہوں ہوں ہ کر لیا تھوڑا بہت کاپی کر کے بول دیا تو اس سے دیکو اس سے فیل تھوڑی آئے گا
نہیں نہیں نہیں
ہ کسی چیز میں آپ کو شامل ہونا ہے تو اس میں تمہیں پورا لین ہونا بڑیا پورا اپنا ہنڈریڈ پرسینٹیناڑتا لیکن آج کل تو سب کی کاپی چل رہی ہے
ہاں سب کے کو بھی چلے صحی کہ ہو یہ ل گ تو اچھے تھے فیل کرنے والے فیل کرنے والے
جی جتنے بھی پرانے گانے ہیں سارے پرانے گانوں کا تھوڑا تھوڑا مکس اپ لوگ اپنے گانوں میں ایڈ کر کے اپنا گانا بنا رہے ہیں
ہاں وہی واپسی آ رہے ہیں وہی ہوں
یھ تو وہی یہ دیکھو پرانی کی تو پھر بات ہی الگ ہوتی ہے پرانا تو پھر پرانا ہی ہے
ہاں سی گ
ہے نا
ہاں
اور سنائیے آپ کو کس ٹائپ کے گانے پسند ہیں ہندی گانے انگلش گانے نے اردو
مجھے تو ہندی گانے زیادہ پسند ہیں
اچھا اچھا تو سننا پسند ہے یہ گانا بھی سننا پسند ہے یا گانا بھی پسند ہے
سننا بھی پسند ہے گا بھی لیتے ہیں جو اچھا لگتا ہے اگر ہ سات سات میں ہاں یہی بس
مجھے بھی سننا مطلب میرے کو تو جب مجھے لگتا ہے نا کہ ہاں گانا بالکل کل مجھ سے جڑ رہا ہے ریلیٹ ہو رہا ہے تو پھر میرے کو وہ گانا بالکل ز بولنا اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ہی گائے ہم پہ محسوس ہم پہ
ہاں ہاں ہاں ہاں سی ہےا سری ہے
اور جو یہ انگلش گانے ہوتے ہیں نا یہ سر کے اوپر سے جاتے ہیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتے
ہاں ہاں
ہاں اور کبھی کبھی جیسے ہوتا ہے ہم کوئی نعت وغیرہ سن رہے ہیں کوئی اردو کا قصہ سن رہا ہے تو ماشاء اللہ سے اس میں بھی خود بخود ہی نا اس میں انٹرسٹ آنے لگتا ہے
ہاںا
اور پھر وہ اچھا لگنے لگتا کوئی دوا ہم سنتے ہیں شانت ایریے میں تھوڑی سی دعا سننے بیٹھتے ہیں تو پھر ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہاں سب کچھ یہی ہے سب کچھ اسی میں ہی ہے اس میں بھی بہت سکون ملتا ہ
ہاں کر
دیکھو مائنڈ نا پل پل بدلتا ہے
ہاں سریکا
دیکو گیا ویسے ہی ایک دم تمہارا مائنڈ جھی
ہاں
ہاں نیچر کا دیکھو گے تو ساری چیزیں نیچر کی ہی دکھیں گی
ہاں
دین کا دیکھو گے تو ساری چیزیں پھر دین کی ہی دکھیں گی تھوڑا سا ہالوڈ بالی ووڈ میں جؤ گے تو سارا ویسے ہی دکھے گا
ہاںئی کیا گا
جیسا فیل کرو ویسا ہی احساس ہوتا ہے میں تو بس سبھی لیٹ ہی ہوئی تھی تو میں نے کہ چلو تھوڑے سے گانے سن لیتے ہیں کیونکہ نیند وغیرہ نہیں آتی گانے بھی ایک طریقے کی ایکسرسائز ہے موڈ کو فریش کر دیتی ہے نا
ہاں سر چ اللہ
تھوڑا سا باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے تھوڑا گان وغیرہ سن کے
ہاں
ہم تو چلو سن لیتےے اتنے میں آپ کا ہی فون آ گیا
ہاں
ہوں بس میں تو کبھی کبھی تھوڑا سا س شعر و شاعری بھی لکھ لیتی ہوں گانا محسوس کر کے ہاں
بہت اچھی بات ہے
ہ اور کبھی کبھی دل کرا تو اب تو آج کل ریلس وغیرہ چل رہے ہیں تو اپ نے ریلس وغیرہ بنا لی تو ماشاء اللہ سے جو باتیں ایسا نہیں ہے کہ مطلب سوشل میڈیا پہ کرو یہو اپنے یادگار رہتے ان چیزیں کہ ہاں یہ چیز ہم نے اس ٹائم پہ ای محسوس کی
ہاں سر کرو
ہ نا
ہاں
بس بڑھیا اور سنائی ہے
بس ہم بھی کہے والے سن رہے تھے فون میں لٹے ہوئے تھے اپسوان کے تیاری کر رہیں ہاں جے میں
جی ہم بھی بس اللہ کا شکر ہے ہم بھی بس سونے ہی جا رہے تھے تو بس میں نے آپ کو آگ کر لیا
ہاں اچھا کرا میں
چلو بڑھیا مجھے تو آپ سے بات کر کے اچھا لگا پھر کرتے ہیں اس بارے میں بات ہے نا
ہاں ٹھیک ہے چلو پھر بات کریں گے اللہ حافظ بائے